تو
ہلو
ہاں بھائی ٹھیک ہو اے سے ہو
ٹھیک ہے بھائی وعلیکم السلام بھائی
وعلیکم السلام بھائی ٹھیک ہے اچھی سےی ہو گھر میں سب ٹھیک ہو
ٹھیک ہے آپ کے امی ابو جان کہہ لیتے نا آپ
بس بس بھائی ٹھیک ہے سب خیرت میں آپ ہی سناؤ ٹھیک ہو
ہم بھی بڑھیا ہیں اللہ کی مہربانی ہے جناب
ہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کس پہ بات کس پہ بات کریں گے
جناب آج کل پتہ ہے آپ کو کہ یو ا انسان ہے نا
جی
ہ وہ ایک دم اچانانک پتا نہیں کیسے کیسے بوجن کرنے لگا ہے مش کی معلوم نہیں پڑ رہی ہے کیا آج کل بازاروں کا فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے نا وہ کھانے لگائے
جی جی جی ہوتا ہے جو فاسٹ فوڈ ہے وہ ہوتا ہے آج کل مطلب
پتا ہے وہ اس کو اتنا اتنا اتنی لگا کر چکا ہے کہ اس کو چھوڑنے کا توام ہی نہیں لے رہا ہے اس کے اتنے نزدیک ہو گیا ہے جیسے کہ انسان کو کھانا نہ ملے ویسے اس کا فاسٹ فڈ کا ہو ہے وہ پتا ہے اپ کو آپ کو پتا ہے نا وہ کتنا ہانکارک ہیں
جی
کہ وہ ایک دم پلاسٹک ہو گئے ہے اور جناب وہ ہمارے شریر کو اتنے کرتا اتنا ہانیکارک ہوئے کہ آپ کو کچھ بچ بتا نہیں سکتے اس میں سے کئی طرح کے روگ بن جاوے ہیں جیسے کہ کینسر وغیرہ پیٹ میں درد وغہ اور پیٹ کی وہ ہے نا لیور خراب ہو جا ڈیمیج ہوا ہو وہ انا پڑوں کی وجہ سے وہ ہے اور آپ جیسے گھر کا ایک منتھ گھر کا کھا کے دیکھنا اور ایک منتھ بازار کے کھا کے دیکھنا
دیکھو بھائی ہاں جی بھائی یہ بات تو صحیح ہے جو گھر کا کھانا آتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک بھی ہوتا ہے
آپ دیکھو جم کر رہے ہے کوئی وہ گھر کا کھانا کھاتا ہے اچھا اچھا کھانا کھاتا ہے پروٹین کھاتا ہے لیتا ہے وہ اس میں بڑھیا رہتا ہے ایک بندہ باڈی بھی اچھی رہتی صحت اچھا رہتا ہے مطلب اس میں وہ گلو مطلب شائن بھی آتی ہے وہ مطلب گورا ہوتا ہے نا
جناب آپ کو ایک اورار باتتا
ہاں جی
جیسے جو انسان ہوتے ہے نا ایسے کیا بولتے ہیں ان سے
ہوں
جیمی جااب
ہ ہاں بھائی آ بھائی بولو
وہ انسان ہوئے نا وہ فاسٹ فوڈ وغیرہ نہیں لیے ہوے ہیں
نہیں جم میں ہاں
وہ فاسٹ فوڈ وغیرہ نہیں لے وہ کا لیا اپنا گھر کا وہ ن کھوے ہیں جیسے دودھ دہی وغیرہ اور نہام ہو ہے دال پھال ہدری سبزیاں یہ کھاوے ہیں اور پانسپڑوں کو کھائیں گے نا تو ان کو آنے پہنچے گی وہ ڈس ان کا صحح ڈیمیج ہوگا
جو یہ جو یہ جو آج کل کا یہ ہے نا فاسٹ فوڈ ہے نا فاسٹ فوڈ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں زیادہ مطلب ملااٹ ہوتی ہے زیادہ میں جناب پھر انسان کچھ منہ اندر سے اس کو مطلب زہر بن جاتا ہے وہ کیا ہی بن جائے گا پھر اندر اسی لیے جو جنگ والا بندہ ہوتا ہے وہ گھر کا کھانا لیتا ہے زیادہ تر کھاتا بھی ہے اس کو اچھی باڑی بھی بنتی ہے آج کل باہر کا کھانا وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے
بہتر ہے کہ گھر کا کھانا ہی کھاؤ مطلب جو آئل ہوتا ہے نا باہر کا وہ بھی ملاوٹ ہی ہوتا ہے زیادہ تر گھر میں ہوتی ہے سب سبزی ہوتی ہے گھر میں اپنی سبزی ہوتی ہے جو گھر میں ہم اگاتی ہیں وہ سب سے ٹھیک رہتی ہے صحت کے لیے
مزہ بھی آتا ہے گھر میں پکاتے ہیں خود ماہ پکاتی ہے تو اس میں مزہ آتا ہے تو اس لیے جو جم والے ہے وہ بھی اچھا وہی کھاتے ہے پسند کرتے وہی کھانا سوب اس لیے ہاں فرماؤ فرماؤ
جناب آپ پتہ ہے آپ کو یہ انسان ہے نا
جی جی
وہ ایک طرح سے پلاسٹک کا بن چکا ہےنگ النگ اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ چیز اس میں کیسے ہوا ہے نہیں ہوئے ان کو تو بس سواد میں سواد آنا چاہیے اس کو کچھ بھی کھلاؤ اس کو اس میں سواد چاہیے جیسے کہ انسان کو بھی کھلا دو انسان کو بھی کھایا جائے گا اس میں تو سواد ساد میں تو وہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کیا چیز ہے جیسے آپ بیا کبھی بازار گئے وہ بار جاتی ہو نا تو ب دکان پہ دیکھا فاسٹ فوڈ وال دکانوں پہ ان کی جو وہ ہے نا کڑی کڑیا
ہاں
اس میں آئل پتا کیسا ہو جائے پکا پکا کے پکا پکا کے اس میں ہی نکل نکالے بلیک ہو جاو جیسے گاڑی کا انجن آل نکلتا ہے نا
وہی وہی اس میں نکلتا ہے وہ مبلل بن جاتا ہے اس میں وہی بھائی وہی مطلب وہ ہم س مجھے نہیں آ رہا ہے انسان بن جاتا ہے وہ باہر کا کھانا کھا ہے اسس میں مزہ آتا ہے سواد آتا ہے بٹ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے اس میں کیا ہوتا مجھے کیا ہوتا ہے اندر سے تو وہ پھر آ دی
وہ پھر اسی کا آدھی بن جاتا ہے اندر سے جب ٹائم آتا ہے وہ پھر اندر سے کھوک لا بن جاتا ہے اس کو پت ہی نہیں وہ پھر بیمار ہوتا ہے عادت بن جاتی ہے اس کے لیے عادت چھوڑنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے نا عادت چھوٹ نہیں کے لیے
وہ جناب آپ سے میں بول نہیں رہا ہوں کہ انسان پتا ہے اس کے پیچھے اتنا ہو گیا اس کے پیچھے اتنا پالنگ ہو چکا ہے کہ اس کو چھڑانے کا تو نام ہی نہیں ہے
اور اور پتہ ہے اس آج کل کی جنریشن بہت ہی اب بتا نہیں سکتا آپ پہلے کے پہلے کے زمانے میں جانا پرانے زمانے میں جانا تو ان کے مطابق آج کل کے انسان دگنا بھی نہیں جی پا رہی ابو آدا بھی نہیںی جے پا رہی ان سے
ہاں ایک بات ہے نا ایک بار پتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے جو آج کل جو مطلب زیادہ عورتیں ہیں نا ہماری جو عورتیں بہنیں ہیںھر پہ وہ مطلب وہ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے مطلب ان کی جو گروتھ دیکھو آپ وہ مطلب جیسے بڑے ہو رہے ہیں جلدی وہ کہتے ہیں نا اس کو مطلب لڑکے مطلب جلدی گروتھ ہو رہی ہے وہ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے ہوتی ہے باہر کا کھانا ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے گھر کا کھانا بھی سیف ہوتا ہے آگے چل کے وہ پھر بیمار بھی پڑ جاتا ہے
اور شہر کو سوستھ بھی تو رکھتا ہے ہمارے کو کئی طرح کی بیماریوں سے بچاو ہے
بالکل بالکل جو ہمارے گھر میں کھانا نکلتا ہے وہ بھی سب سے بڑھیا ہوتا ہے بٹ ہم ان پہ دھیان ہی نہیں دیتے ہمارے پاس تو سواد آنا ہمارے پاس تو ٹیسٹ آنا چاہی مزہ ہونا چاہیے پھر اندر کیا ہوگا وہ تو ہم دیکھتے بھی نہیں ہے
ہاں جناب اور ج آپ اپ کبھی چاؤمین چاؤمین کھائیے آپ نے کبھی چاؤمین
ہاں جومین جومیناں
تو چائمین دے چؤمین میں اتنا پلاسٹک ہو گیا ہے کہ میں بتا نہیں سب
اور چاؤمین چؤن میگی ایٹسٹرا ان میں سب کچھ ہے ملاوٹ ملب جو باہر کا کھانا مسالہ و مسالہ ڈالتے ہیں نا وہ بھی سب کیمیکل میں ہی ہوتا ہے
کون سمجھائے گا ہمیں جب ہم فیکٹریز پہ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کیسے بنتا ہے یہ چیزیں بٹ ہم کوئی دیکھتے بھی نہیں ہے
جب آنکھ اس سے دیکھیں گے جب کچ چیز کو آنکھوں سے دیکتے ہیں نا جب معلوم پڑتا ہے کہ
ہم ہم ہم بھائی جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ گھر میں بھی مسالے بناتے وہ گھر میں ابھاتے ہیں مسالحے پھر بناتے ہیں وہ سب سے صحیح رہتا ہے سب سے پیور بھی رہتا ہے مطلب صاف رہتا ہے اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہوتی ہے
اور پتتا ج ن آپ کو کیا آج کلگی وہ کیسی ہو گئی ہے ڈیجیٹل انڈیا کیسے ہوگئی پتا آپ کو کہیں آپ فصل اگاتے ہیں نا تو آپول جسے لوگ سکی وغیرہ تازی سبزی کھانا ہ رہ سبزی
جی
تو وہ وہ بھی ہانکارک ہے کیسے آپ آپ کچھ بس پی سے لے لو کیا لونکی ہے نا لونکی
جی جی
وہ ہے اب ایک دن میں وہ چھوٹی ہوگی تو پہلے دن دوسری دن میں اس میں ایسی ایسی کیمیکل ملا کے ایسے ایسے انجیکشن لگائیں گے جناب کہ وہ تین دن میں پک کے تیار ہو جائے گی
وہ بھی وہ بھی ہماری غلطی ہے ہم مطلب پیسوں میں اندھے ہو گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے آ جائے ہم پھر اس میں بھی کیمیکل ڈالتے لگاتے ہمارے پاس یہاں پہ آم ب ہوتی ہے ٹماٹر ہوتے ہے ہم ان کو جلدی ب نہیں کیسے لگتے جیسے ہمارے پس تربوزا ہوتا ہے نا اس میں بھی ہم نے انجیکشن لگانا اسٹارٹ کیا وہ صحت کے لیے کہاں ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسے آنے چاہیے ہم تو انر ہو گئے ہم مطلب دوسروں کو نقصان پہنچاتے خود بھی پھر کھاتے ہیں پتہ نہیں پھر خود بھی پھر کھاتے خود کا بھی پرواہ نہیں ہے ہمیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوا مطلب ہم اتنے اندھے ہو گئے پیسے زمانے میں یہ ہے آج کل کی یہ جو لوگ ہیں یہ ایسے ہی ہے
ہاں اس ان کو تو ان کو تو بس پیسے سے مت وال پیسہ چاہیے ان کو دوسروں سے نہیں فکر ان کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے دوسری کیسی ہانی ہو رہی ہےیا نہیں ہو رہی ہے
ہسپتال دیکھو آب وہ بھرے ہوئے ہیں کیا پرابلم ہے پت ہی نہیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہے ہم کو کیا ہم خود بنا رہے ہیں اس کو اس پرابلم کو ہم زہر بنا رہے ہیں گھر میں بھی ہر ہر کسی جگہ بھیج رہے وہ خود بھی کھا رہے ان کو کون بولے گا اس کو سمجھنا چاہیے نا اس کو دھیان دینا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہی خود پہ جان دینا چاہے تو کوئی بھی مطلب ہمارے پاس دماغ دیا ہے نا اللہ تعالی نے وہ دیکھنا ہے نا ہمیں کیا کرنا ہے سوچنا بھی ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے وہ تو ٹھیک رہے گا
وہ پتہ ہے پت ہے کوئی مناع تھوڑی کرے کاؤ فاسٹ فوڈ بھی کھانا ہے پر اتنا نہیں کہا لمٹ کا جتنا یہ نہیں کہ حالانکہ آپ سارے دن فاسٹ پمی لگی رہو تھوڑا کھاؤ کبھی کبھار دس دن اب میں ایک آدھ بار ایسا نہیں کہ روزانہ فاسٹ فوڈ ڈیلی گھر میں بوجن اب کھانی رہے گھر کا بھجن
ہ آج کل م آج کل آج کل کے لوگوں کو یہی نشہ ہو گیا ہے نا یہ فاسٹ فوڈ کے بغیر رہ ہی نہیں رہا ہے گھر میں نکل رہے تو ماں باپ کو بھی بولتے ہم باہر سے ہی کھانا کھا کے آگے گھر کا کھانا کھاتے ہی نہیں یہ تو نشہ بن گیا ہے نا جیسے سگریٹ کی سگریٹ کی طرح یہ بھی نشہ بن گیا ہے
ہ وہ اس میں میں نے بتایا نہیں اس میں ایسا کیمیکل ڈالے ہیں جو شریر کو اپنی اور آکشت کر لے سبح کو جان ہی نہ دے جیسے ہی اس میں
اندر سے ہی بیمار پڑتے ہیں پھر جب بوڑھے ہونے لگتے ہیں نا ایج جب ہوتی ہے تو پھر یہ باہر نکلتا ہے
کیا کھایا تھا کیا نہیں کھایا تھا ابھی کہاں پتا چلاے گیا ابھی تھوڑا جوان ہوتا ہے نا لڑکا لڑکی ان کو ہ ا آئے گا تو پھر پت چلتا ہے کیا چیز ہے اندر بالکل بالکل پھر پتا چلتا ہے کہ
اور پتا جانے گ آج کل تو ہر چیز پیسی آ کافی آ جیسے اب ریفنڈ دیکھ لو ریفنڈ بھی کئی طرح کی آو ہے نا وہ چیز رو جو ہر چیز کی کاپی کر دے ہوئے اب وہ بھی ہانیکارک ہے آپ اس میں جو پڑے لکھے انسان ہوتے ہیں نا وہ تو معلوم کر لیتی ہیں کہ اس میں کس ق مات رکھ کم میں کس کی زیادہ ہے جو
زیادہ تر کام کرتے ہیں پتا کیا کرتے ہیں جو ایکسپری ہوتی ہے نا ایکسپئر جب ہوتا ہے خ ختمتا ہے پھر وہ کمپنی کمپنی میں ریفریش کر کے لاتے ہیں کہ نئے سے نیا ڈیٹ لگاتے ہیں ہوتا ہے وہی مال ہو پھر نیا ڈیٹ لگاتے ہیں تو وہی بیچتے
آپ سے بات کر کے میں بہت خوشی آپ اللہ کریے آپ سے پھر دوبارہ بات ہو جانا آپ خدا حافظ
ب اللہ حفظ اللہ حاظ